و ععلیکم السلام آپ ٹھیک
ب آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہیں
الحمد للہ ہم ٹھیک ہیں آپ بتائیں آپ گھر پہ سب ٹھیک ہو
سب اچھے سے ہیں سب بڑھیا ہے سب خیریت سے ہے جی نہیں ابھی تو ہم نے آپ کو بولا کہ میں دعوت
اچھا آپ کو آج پھر کھانے کا موڈ نہیں ہوگا آپ نے تو وازوان کھایا ہے گوشت ہی گوشت کھایا ہوگا
اچھی گوشت کھیاب
کتنے ہی اچھے ذائقے ہوتے ہیں واازوان میں رستہ گوشتبہ روغن جوش کبابا تبخ ماز
جی اس لیے تو ابھی ایک تو دیکھیے تو میں ابھی واازوان جی ابھی تو میں ایک تو واازوان کھا کے آیا اور دوسرا اب بھی میں ایسے لیٹا بیٹھا ہوں
ارے وہ وہ جو آپ نے ذاق کھائے نا اس کا آپ سکون لے رہے اس کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے نا وہ بڑا پرسکون حاصل کر چکا ہوگا اس نے
باہر سے جو بارش کا بارش کی جو آواز آ رہی ہے واہ واہ واہ واہ جی جی ابھی تو ایک مطلب چائے کا ایک کپ ہونا چاہیے ن نون چائے کا ایک کپ ہونا چاہیے واہ بات تو جی کیا ہی مزہ آ جائے جی کیا ہی مزہ آ جائے
ہاں اور بتائے گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے وہ آج گئی تھی وہاں ڈاکٹر کے پاس
تو اتوار تھی تو اسی کی وجہ سے گرپ ہی تھی وہ
اچھا آج نہیں کہ تھی آج شادی پہ جانا تھا ٹھیک
جی ہاں میں شادی پہ ہی گیا تھا جی مجھے آپ بتائیے کیا آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ آ کی جو چچیری بہن ہے وہ یہ لے کر نکلی تھی آج اپنا اوزار لے کر نکلی تھی
ہاں وہ اس چار بجے تقریبا میں نے ان کو دیکھا تھا وہ اپنی سہیلی بول رہی تھی کہ میری سہیلی بھی میرے ساتھ ائے گی پر وہ اس وقت تھی نے اس نے اپنا ہوائی جہاز یعنی سکوٹی پگڑی اور نکل گئی مجھے لگا اج ایک دو کا ایکسیڈنٹ ہو کے ہی رہے گا
تو لگا کہ آج ایک دو کو اڑا ہی دے گی
وہی لگ رہا تھا مجھے بھی بٹ شکر خدا کا وہ آج ٹھیک سے گھر آئی ہے الحمد للہ مجھے یہ ڈر تب تک نہیں نکلے گا نا جب تک وہ ا سکو باہر سڑک پہ یہ
میں نے ان کو برابر دس منٹ تک یہی بولا کہ جب تک اب نہیں نکل نکلیں گی تب تک آپ کا یہ ڈر ہے وہ اندر ہی بسا رہے گا اور وہ باہر نہیں نکلے گا جب آپ اسکوٹی لے کے نکلیں گی ڈر بھی نکل جائے گا
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
مجھے بتا یہ اپنا آ آپ نے اسکوٹی سیکھی چلانی
دیکھیے مجھے اسکوٹی چلانی تو آتی ہے وہ بات صحی ہے مجھے بیلنس بھی آتا ہے میں تین لوگوں کو پیچھے بھی اٹھا لیتا ہوں لیکن گھر کے آنگن میں یا میں کہوں گا کہ جہاں کام یہ ہو جیسے ہی رش ہو جاتا ہے نا مجھے پتا نہیں کیا دماغ پہ تاری ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ٹھوک لوں گا
جی نہیں آپ میں بھی وہ ڈر ہے مطلب ابھی آپ بھی اسی ڈر کا شک ش کار ہو چکے ہیں جس کا وہ شک
سالنا دوسری اسکوٹی لائیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ
جیلائے اور آپ اس پہ اپنا پورا جو ڈر ہے وہ باہر پھینکیے
ہاں بالکل بالکل یہ نہا بات میرے دماغ میں آئی تھی کہ میں پرسوں اپنی ایک دوست ملنے گیا تھا تو اس کانا ب اتی وہ ڈپریشن جس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ ایک ب عقللمند اور با عقللمند دوست تھا میرا بڑا ہی خوش مزاج تھا لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اس کے جو ذہن کی ذہنی صحت ہے وہ اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اب اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اسے کچھ دماغ میں میگنیٹک ریز ڈالنی پڑ رہی ہے اس کے دل پر اثر پڑا ہے اس کے دماغ پر اثر پڑا ہے اس کے کئی کئی کئی جسم کے اعضاؤں پر اس ڈپریشن کے کی وجہ سے اثر پڑا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ذہنی صحت کتنی ہی دردناک مطلب کتنی ہی ضروری ہے نا انسان کے لیے جتنی جسمانی صحت ضروری ہے اتنی ہی ذہنی صحت بھی ضروری ہے اور آج کے نوجوانوں کی یہ بگڑی ہوئی ہے
جی وہ تو اس کی تو ایک ہی وجہ ہے جی بہت میں آپ سے پورا یہ میں آپ سے پورا یہ رکھ رہا ہوں اور آپ مجھے یہ بتے کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ موبائل فون کا زیادہ مال ہے کیونکہ
کل ذہنی صحت کا مین تعلق جو ہے نا وہ اس موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے
ا بات کی آپ نے کی یہ جو موبائل فون ہے
اس سوشل میڈیا پر ہم کیا ہی بولیں کہ ایک دوسرے کو ہم اپنے آپ کو کسی سے تواز نہ کرتے ہیں اور اس کے جیسا سوچتے ہیں اور اگر ہم ویسی خوبی نہ ہو تو ہم ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں ہم زیادہ سوچنے لگ ہیں ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں ان کے جیسا جو کہ
جی ہاں تو اور میں آپ کو یہ ایک بات بھی بتا دوں کہ آج اگر آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس جب موبائل فون ہوتا ہے تو آپ کو وقت کا پتا ہی نہیں چل چلتا کہ وقت کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے موبائل کی جی موبائل کے بنا تو پانچ منٹ بھی نہیں نکلتے جی آج کل آج کل یہی چل رہا ہے آج کل تو وقت کی مطلب تو وہ برکت ہی وقت میں ختم ہو چکی ہے اور وقت ایسے نکل رہا ہے جیسے کچھ کل ہی مہینے ایسے نکل رہے ہیں جیسے دن
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلے موبائل فون تو ایک اس کا ریزن ہے لیکن اس کے اور بھی کچھ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں ہم پر پڑھائی کا بوجھ ہے چھوٹے بچوں پر یا ہم ہم میں اپنی بات کروں گا ہم کرئر کا بوجھ ہے ہم جاب ڈھونڈنے کی فکر ہے ہمیں فیملی کی امیدوں پر کرا اترنے کی خوف ہے ہمیں
یہ تو بہت ہی مطلب وہ بہت ہی ایسا ایسی ایک بیماری ہے ایسا ایک مطلب یہ چیز ہے جو انسانوں کو یا اپنے معاشرے کو دکھتی ہی نہیں ہے تو یہ تو ایک حساب سے ایک لا علاج بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں کیونکہ یہ اس کو اس کو آج کل کے لوگ بیماری سمجھ ہی نہیں رہے ہیں پر یہ نہیں جانتے کہ اس بیماری کی وجہ سے جو دماغ اور جو صحت پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ وہ پڑ رہا ہے جو کہ واپس پھر نہیں آ سکتا جو کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا جو کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اسی لیے آج کل زیادہ تر جی جی جی جی
اپنے جو کیا کہیں گے ماضی کے بارے ہم س ماضی کے بارے میں ہم اوور تھنک کرتے زیادہ سوچتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ذہنی تناؤ ہے یا ذہنی صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے میرے حساب سے آج کل کی جنریشن
جریشن میں ذ صت زیادہ دیکھ کو ذنی صت خراب زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جی جی بہت بڑیا جسمانی صحت ایک انسان کے لیے ضروری ہے نا جی جی جی ذنی صت بھی ضروری ہے
اور آج کل آپ کو ہمارے بڑے لوگ کہیں گے
لوگ کہیں گے کہ ارے ذ صحت کیا ہوتا ہے جسمانی صحت ہوتا ان کو ذہنی صحت ہماری دھتی ہی نہیں ہے جی ہم اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں جی باہر سے تو انسان لگتا ہے کہ اچھا انسان تندرست انسان ہے اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے جی جی جی تو ایک چھوٹی سی اگر اس کو کچھ بھی چھوٹی سی بھی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس ٹوٹے ہوئے انسان کو واپس جوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے ایسی ایسی حالاتیں ہو چھ ہو رہی ہے آج ایسے ایسے واقعے آج پیش آ رہے ہیں جی جی ج جی آج کل کے نوجوانوں میں صبر نام
وہ تو کہتے ہیں اس کا آ پاگل تو نہیں ہو گئے ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے جو یہ ذہنی صحت
جی جی جیل جی جی جی ہاں یہ تو نہیں ہے ہاں اسی لیے آج آپ کل دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے
بالکل ارے وہ کتنی ہی کتنی ہی ہم دن میں روزمرہ خبریں پڑھتے ہیں کہ آج بیس سالانہ بچہ نے خود
جی جی جی جی یہی بات ہے کہ آج کل لوگ جی آج کل لووں کی جو دماغوں کی حالت ہے دماغوں پر جو چھوٹے چھٹے بچوں پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے اس ایگزام کا اس امتحان کا اس امتحان کا دماغ اس اس پریشانی اور اس دباؤ کو سحن کرنے کے لائق نہیں ہوتا جن کی وجہ سے جو وہ یہ بہت ہی سخت قدم اٹھا لیتے ہیں اور جو اپنا جو اپنی جو زندگی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور بڑی ہی پریشانی کر
اس کی ایک یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی جذباتی صدماحول یعنی ہمارا ک کسی پیارے کی موت ہو جائے یا ہمارے رشتے ٹوٹ جائے یا بچپن کا برا تجربہ ہو تو وہ اندر ہی اندر چھپتا رہتا ہے اور
جی آج کل تو آج کل تو ایسی ایسی یہی ایسی ہی دماغ کی بیماری دیکھنے کو ملتی ہے جس کے بارے میں تو کبھی ہمارے بزرگوں ہمارے بڑوں نے سناات تک نہیں تھا وہ تو اس وقت ہوتی بھی نہیں تھی کیونکہ اس وقت لوگوں پہ اتنا دباؤ نہیں تھا اس وقت لوگوں کو اس کو آپس میں اتنا مقابلہ نہیں کرتے تھے اس وقت لوگوں میں آپس میں ان انسانیت اور جذبہ تھا اس وقت لوگوں کو آپس میں پیار تھا تو اس وقت لوگ زیادہ سوچتے نہیں تھے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ رزق دیگا آج کل ہمیں بھروسہ نہیں ہے
نہیں ہے نہیں ہے اللہ پر بلکل صحیح فرما رہے آپ ارے مجھے تو لگتا ہے کہ اس مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے آب نیند بھی لوگوں میں
جی جی جی وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جی پورا پورا جی بہت ہی بڑھیا وہ تو کہتے کہ جیسے میں پرندو کو بھوکا نہیں چھڑتا تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا پر ہمیں تو اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے ہم تو اس بھروسے کے لائق بھی نہیں ہے کیونک
ہاں بلکل صحیح فرمایا اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر روز کے بعد ہر رات کے بعد نہ ایک سویرا آتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرے آپ گہری گہری سانسیں لے اس اور لوگوں سے باتیں کریں اپنی مشکلیں اپنے اپنے دوستوں کو بتایا اپنے پریوار کو بتایا اپنی امی ابو کو بتایں جس سے ہمارا جو یہ ذہنی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے اور ان شاء اللہ ہم ایک بہتر انسان بن سکے جی
بڑھیا بہت ہی اچھی باتیں اپنے کی جی جی نہیں ابھی ہم مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ جو پرچے کا جو وقت ہے وہ مطلب ایک پرچا ہے جب ہمیں استاد خود پرچا لیتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ جب اس استاد کو یہی سے پرچا دیتے ہیں تو آپ کے حساب سے بہتر کیا رہتا ہے
مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا جو وہاں سے آتا ہے وہ زیادہ آپ کی قابلیت کو پہچان پاتے ہیں آپ لوگ
جو جو آپ چاہے یہاں سے کریں وہاں سے کریں تو اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیونکہ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ جو کچھ نے مجھے وہاں سے کیا پرچہ مطلب مجھے کیا پر مجھے ہی جو اس کا اس میں زیادہ نمبرہ اتا ہے مگر میں نے ہاں جی ایسے بہت سارے واقع میرے ساتھ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب جی ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جب آپ بعد میں فری ہو تو آپ مجھے بولیے گا تو ہم پھر سے بات کریں گے جی جی اوکے جی بیٹھیےوک وعلیکم السلام اللہ حافظ
ولیکم السلام